ہیلو
السلام علیکم
ہلو
السلام و علیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام
ہاں آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا آپ ٹھیک اچھے سے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہوں ہوں ہاں ٹھیک اچھے سے
ہیلو
ہاں بولو
کیا کر رہے ہو کھانا کھایا
ہاں میں نے کھایا کھانا آپ نے کھایا کھانا
جی میں نے بھی کھا لیا
آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک
الحمد للہ سبھی ٹھیک آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک
ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں ہاں شکر اللہ کا کیا کر رہے ہو
بس بیٹھی ہوں کچھ نہیں
آپ شام کے بعد ایکزرسائز نہیں کرتے ہو کھانا کھانے کے بعد
کبھی کبھار ایزرسائز کرنا ضروری ہے
ہاں ایکسسائز سے انسان بہت صحت مند رہتا ہے ایکسرسائز کرنے سے
ہاں
ہاں میں تو ایگزرسائز کرتا ہوں صبح بھی کرتا ہوں اور شام کو بھی کرتا ہوں ورزش انسان کے لئے ضروری ہے آپ نہیں کرتے ہو
کبھی کبھار
اچھا ٹھیک میں تو کر میں تو ایک تو میں میں صبح اٹھتا ہوں
ہوں
پھر میں پانی پیتا ہوں
ہوں
منہ وہ دھو لیتا ہوں
ہمم
اور جاتا ہوں ایکزرسائز کرنے تیس چالیس منٹ کر لیتا ہوں ایکسرسائز
ہوں
دوڑنا ورزش کرنا
ہوں
میں اس سے انسان ٹھیک رہتا ہے انسان کی جو صحت ہے وہ ٹھیک رہتا ہے
ہاں انسان کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے
بہت زیادہ ضروری اسے خون ہر کسی اجزاء میں جاتا ہے انسان کے جتنے بھی انسان کے انگ ہے ہر کسی انگ میں خون پہنچتا ہے خون دوڑ کرتا ہے انسان کی جسم میں اور ان ایزس طائح سے بیماریاں کم ہو جاتی ہیں بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے
بالکل
ہاں اسی لیے میں روز کرتا ہوں اگزرسائز اور کھانا شام کو کھانا کھانے کے بعد بھی ایکسرسائز کرنی چاہیے اس سے بھی انسان ٹھیک رہتا ہے کیونکہ اس سے انسان ٹھیک رہتا ہے ورنا ورنا ادھے لوگ تو کھانا کھاتے ہی سو جاتے ہیں ویسا نہیں کرنا چاہیے
ہ
ہے نا
جیسے میں
ہ لیکن ایسا نہیں
جی اور کیا ہے نا کھانا ایک سائڈ سے کھانا دوسرے سائڈ سے بستر
لیکن یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے
اسی وجہ سے پھر پیٹ کو بھی وہ پھونک چڑھتا ہے نا
بھوک چڑھتا ہے پھوک
جی
ہاں
ہاں جی پیٹ باہر نکلتے ہے نا
ہاں وہ بات ہے لیکن انسان کو کرنا چاہیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے اس سے انسان ٹھیک رہتا ہے
ہوں
اس سے انسان کو بہت سارے سارے فائدے ہیں
ہوں
اس سے انسان کو بہت سارے فائدے ہیں
جیسے
جیسے کہ انسان فٹ رہتا ہے
ہوں
انسان کا وزن برابر رہتا ہے
اور انسان انسان خود کا طاقتور محسوس کرتا ہے
جی
ہاں آدھے لوگ تو جیم جاتے ہیں جیم جانا ضروری نہیں ہے گھر پہ بھی ایگزرسائز کر سک گھر پہ بھی ایگزرسائز کر سک اس میں ویٹ اس میں انسان کا وزن کنٹرول میں رہتا ہے
ہاں جی
انسان کو زیادہ وزن نہیں ہوتا ایکزرسائز کرنے سے
جی بالکل
اور سب سے بڑی بات ہیلدی کھانا کھانا چاہیے جیسے کہ انڈے کھانا چاہیے دودھ پینا چاہیے
اچھا ٹھیک
ہاں سبزیاں کھانی چاہیے فروٹس کھانے چاہیے
اچھا ٹھیک آج کے بعد کیا کریں گے
اور انسان کو اچھی ماترا میں پانی پینا چاہیے دن کو
مطلب پانی زیادہ پینا چاہیے
اور ہر ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہیلدی کھانا ہی کھائے اور مقلب کہ اگر انسان کوئی بھی ورز شروع کرے نا
ہوں
اگر انسان کوئی بھی ورزش شروع کرے گا نا
آپکی آواز نہیں آ رہی ہے
میں نے بولا اگر انسان کوئی بھی ایکگزرسائز شروع کرے گا نا ہلو ہلو
ہلو
ہلو
ہاں جی ہاں جی
میں نے بولا اگر انسان کوئی بھی ورزش شروع کرے گا نا
جی
تو پہلے دھیرے دھیرے شروع کرنا چاہیے
ہاں ایک ساتھ میں
ہاں
ایک ساتھ اس کو پرابلم اس کے لیے پرابلم بن سکتی ہے
پہلے واک کرنا چاہیے پھر دھیرے دھیرے ایگزرسائز بڑھانی چاہیے انسان کو
جی
اور جو انسان ریگولر ایگزرسائز کرے گا نا
اور
اس کو پھر آگے چل کر کوئی ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ کوئی پرابلم نہیں ہوگی
نہیں ہوگی بالکل
اس کا بہت بڑا فائدہ ہے
اچھا نہیں ہے بالکل
اگزرسائز کرنی چاہیے مجھے ایکسرسائز کرنا بہت پسند ہے کیونکہ اس سے انسان ایکٹو رہتا ہے
ہاں کسی کو عادت ہوتا ہے نا بہت زیادہ
اور فٹ رہتا ہے
وہیں نہ کسی کو عادت ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں فٹ رہتا ہوں
اور جو مطلب کہ ایک نوجوان ہیں نا چاہے نوجوان عورت ہو نوجوان مرد ہو سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند ضروری لینا چاہیے یہ بھی ایک اہم حصہ ہے اپنی صحت کو خیال رکھنے کا
ہاں جی بالکل
سات آٹھ گھنٹے کی نیند بہت زیادہ ضروری ہے
جی بالکل
اور فاسٹ فوڈ اگر انسان کبھی کبھار کھائے گا بھی لیکن انسان زیادہ کوشش کرنا چاہیئے کہ ہلدی ہی کھانا کھائے
جی ہاں جی بالکل بالکل
اور پانی پینا چاہیے انسان کو برابر
جی
اور پروٹین والی چیزیں کھانی چاہیے ہر ہمیشہ
ہاں
پروٹین والی چیزیں
ہاں بالکل
ایگزرسائز سے مینٹل ہیلتھ بھی انسان کی ٹھیک رہتی ہے اس سے اسٹریس کم ہو جاتا ہے موڈ فریش ہو جاتا ہے
ہاں
ہاں اور کیا
ہاں جتنا انسان ایکسرسائز کرے گا اتنا ہی وہ فٹ رہے گا
اگزرسائز کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ باڈی فٹ رہے تی ہے انسان کی اور وزن کنٹرول میں رہتا ہے اور انسان کا موڈ ٹھیک رہتا ہے کم سے کم انسان کو چاہیے کہ تیس سے چالیس تیس سے پچاس منٹ کی پچاس منٹ کی ایگزرسائز کریں ہر روز اور شام کو کھانا کھانے کے بعد تھوڑا ٹہلنا چاہیئے
ہاں ویسے انسان فٹ رہتا ہے
چلیے ٹھیک ہے آپ کو فائدہ ہی ہوگا ہوا ہوگا ان باتوں سے
جی آپ سے مل کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا شکریہ آپ کو بہت بہت
چلو پھر ملتے ہیں کبھی تھینک یو
ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ اسٹے فٹ اسٹے سیف